ہلو
السلام و علیکم
وعلیکم السلام ہم بھی کل سے اچھے سے کریں گے یہ کیا بولتے ہیں اس کو
آب مجھے بھیج کہ سوے میں نے ہی نا میں فون چھپائے میں اس
مجھے ہوگئی نا آپ کی یہ عرضی کی تھوڑی سی ٹینشن اس وجہ سے میں نروس تھی آج دن بھر میرا دماغ گھوم رہا تھا جب تک وہ ہو جائے گا نا کلیئر مجھے پتا نہیں اندر سے ہی کچھ ٹینشن ہے
میں دیکھوں یا نہ دیکھوں
میں کہہ رہی ہوں میں خود ہی دیکھوں گی میں بول رہی ہوں میں میں تجھے بولوں گی ہی نہیں اگر کچھ ادھر ادھر ہوگا
یہ بسمہ اوبل والے کی مرضی ہوتی ہم
اوپر سے میں اس کی وجہ سے آج دن بھر ڈسٹرب رہ گئی میں کہتی ہوں کی یہ ڈلے ہو جات میں آج بھی بولا عمر سب کو کہ ڈیلے ہونا چاہیے میں ممی کو بھی بول رہی تھی میں کہتی ہوئے ڈیلے ہونا چاہیے میں جو ہی مانگتی ہوں خدا کو یہ ایک ایک دن نکل تا ہیں نا میں میں اللہ کی قسم اپنے بچوں کی قسم کہتی ہوں اگر مجھے ہوگی نا بیٹی مجھے ہو آپ کو بیٹا ہونا چاہیے لیکن آپ کو دو ہی کا سٹا ہے کیونکہ آپ کو بیٹی نہیں ہے تارے دکھائے
وہ اب اس کو بہت فرق ہے ہم اس مامی کو لیکن اس کو اب ایک لت لگ گئی ہے بازار کی ورنہ اس کی قسم آپ ممی کو بولو وہ ہوتی ہے نا رات کو ادھر جب اس کا بابا بھی ہوتا جیسے وہ ہوتی ہی نہیں ہے ادھر اس کو وہ بھی جاتی دیکھتی ہے نا ماں ایک سائڈ سے ہے باپ دوسرے سائڈ سے ہے ہنس کے بچ اری بیٹھتی ہے
وہ ہوتا ہے نا دیکھو اب میں نے کل عمر بھی بولا تھا بولا تھا کیا اب ہمیں ہی بیٹی ہو تو اس کو ہونا چاہیے بیٹا اب اب وہ بول رہا ہے اس لیے نا جو آپ کے ہسبینڈ کو ہے نا وہ تھوڑا سا وہ پیسوں کا ایشو اس وجہ سے بول اس کو دو ہی کافی ہے اس کو اس اس کو ہی ہونا چاہیے میں اتنی میں آج رات کو بھی اسی
چلو اللہ تعالی اوپر والا خیال ہی کرے گا
ہوتا ہے مجھے میں نے اللہ کی قسم تیرے بغیر نیاز رکھا ہے
انشاء اللہ سب خیر کرے گا مجھے بولو یہ آج کیا بنایا
آج میں نے ٹول مور بنائی ہیں
اچھا توٹ میں گئی تھی آج آلو لانے شنگل پورہ ہے
اچھا
جے ہم نے بولا آلو کہاں ملتے وہاں سے ایک بوڑھا نکلا اس نے بولا صبح پانچ بجے سیمنٹ کے دل جاؤ وہاں پہ ملتا پندرہ روپے کے جی
اچھا
کشمیری آ لو ہم نے بولا ہمیں ہم نہیں جا سک ہمیں چھوٹا بچہ ہے بولا اب یہاں بھی لیں گے آلو وہ پچیس روپے دیتے ہیں کے جی
ہاں
تو ہم نے بولا کہاں بولا آپ اس گلی سے جاؤ آپ کو لوگ وہی سے بولیں گے ادھر لو ہم سے لو ہم سے لو اتنے آلو ہے ادھر پھر ہم گئے وہاں شنگل پورا وہاں گ گھر کے پاس ان کو محل جیسا گھر تھا پھر اس نے بولا مجھے نہیں پات تا میں نہیں پتا میں نے خالی میں مجھے بہت وہاں گائے تھی اور گوبر تھا مجھے ب بہت وامٹنگ ہو گئی میں پھر باغ گئی پھر اس نے اٹھائے تھے عامر صاحب نے چھ کلو آلو اس نے تو یہ ویٹ کرایا تھا وہ نکلے پھر میں نے اس کو ز پار کیا میں نے بولا اب ہم نے چھ ہم پھر سے آئیں گے پلیز آپ بیس روپئے دے دو بولا بیٹی کوئی بات نہیں ہے لے لو اتنے کا یہاں ملتا ہے فورٹی فائیو فورٹی روپیز کے جی
میرے ہسبینڈ نے بھی کر لایا فورٹی میں
ہاں ہاں میں نے لایا ٹوینٹی میں ون ٹوینٹی میں میں نے لاائے سکس کے جی
نہیں اس نے سوری تھرٹی فائیو میں لایا پھر تھرٹی فائیو مہن تھاار ہاں ہے نا فرق ہی فرق ہے
اب پھر اس نے بولا سیمنٹ کدل پہ صبح پانچ بجے ساری سبزی ہاف ریٹ کی لگی ہوتی ہے وہ بھی فریش فریش جائے گا کون بیچ بچارا پاپا اتنا تھکتا ہے وہ کیا طر ڈالے گا اس سبزی کو
ہاں صحیح میں مجھے خود بھی پتاہ ہے نا میں نے ان کو بولا نا جب میں ٹیوشن جاتی تھی نقش بندی کے پاس تو اس ٹائم وہاں پہ بہت سستی ہوتی تھی اور فریش ہوتی ہے
شیزو نے آپ کو کوئی میسج کی اس نے کی تھی دی جان کروگی کال وہ بچاری بھی میں نے بولا میں پھر میںج پھر ہو گئے نا میں بزی پھر میں نے آئزل جب اسکول تھی تب میں نے روبی کے ساتھ تین کالس کی تھی
اچھا ٹھیک اچھا مجھے بولو جو ہم نے پرسوں سے ایک دو کال وغیرہ کہ ادھر ادھر سے ادھر اس کی ن آئیمت آئی
مجھے مجھے جو ہی سنا مجھے ٹاسکز آئی شب کے ساتھ کرو دس منٹ ساتھ کرو میں نے بولا ابھی میں بزی ہوں بسما کیوں نہیں کر رہی ہے ہمارے ساتھ بات
بولو میں کمفرٹیبل نہیں ہوں میں میں شیزا کے ساتھ نہیں کمفرٹبل ہوتی نہیں ہو تو ان کے ساتھ
وہ ابھی بیس جی ہے
میں خالی آپ کے ساتھ کرتی ہوں اور ایک دو میں نے شیزا کے ساتھ کیا اور عمر کے ساتھ کیا میں اور کسی کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتی ہوں
اب شاعرہ کے ساتھ بچاری بھی
ہاں اس کے ساتھ میں کر ہوں گی اور میں کسی کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں
ہوں اپ ہی ہم میں ن ہی نہیں برس ہمیں کی نا بجلی تھی کل رات اس کو میں سوئی تھی پھر سے بہت بڑا ٹچ نکلا ابھی بھی ایک ٹچ نکلا یا ہمیں کوئی فتنا نہ کرے
یہ یہ کرایہ داروں کی وجہ سے ہے کیا
عبدال غنی خان
ان کو ڈانٹنا چاہیے نا وہ کریں گے کوئی فتنا رات رات کو پتہ نہیں ہے
ابھی بولوں گی میں پاپا کو ان کے گھر جائیں گے عرفان اور وہ بولیں گے اس کو ایک ایک ٹچ نکلتا ہے
وہی
میں نے آپ کو پرسوں ایک ٹاپک بھیجی تھی وہ جہلم والی آپ نے دیکھی
پہ ہاں وہ اس کے بعد کریں گے میں دیکھوں گی وہ بعد میں مجھے بولو یہ کیا بولتے ہیں اس کو ام یہ ذکرا نے عرفان نے مجھے کل یہ دکھائی الماری انہوں نے کب لائی الماری
نے پرسوں لائی جس دن آپ آئی تھی نہیں نہیں عرفان ہے
اچھا ٹھیک ہے
ج آپ آئی ہاں ففٹی تھری ہنڈریڈ میں لائی میں نے کھول کے نہیں دی تھی پھر کہاں رکھیں گے
اپنے اپنے کا جو جو ہماریں ایکسٹرا روم ملے ہیں الگ نکلنے کے لیے ان میں
اچھا اچھا یہاں سسرال میں
ہاں
ہاں مجھے لانی ہے ضروری
میں بھی لاؤں گی پھر اس ٹائم کیونکہ مجھے اوپر نیچے نیچے اوپر اوپر کیانا
بولا آپ نے کیوں نہیں مجھے بولا وہ جاتا تھا نا ایکسس بینک بولا مجھے وہ فرنیچر والے اچھے سے جانتے ہیں اس سے بھی زیادہ اچھا ڈسکاؤنٹ دیں گے
پھر لائیں گے ہم بھی کیونکہ مجھے اوپر نیچے ادھر ادھر جا اور ا اٹیچیز میں کپڑے ڈالنے پڑتے ہیں
بالکل صحیح
دن اب آگے جا کے پتا نہیں اور بھی برڈن ہو جائے گا کبڑوں کا
صحیح آگے کروں نہا ڈسکارڈ کپڑے پرانے پرانے
اب دیکھوں گی نا کیا ہوگا کروں گی
نہیں اپنے و اپنے شھاپنے ادھر
ہاں مجھے آپ نے کرنے تھوڑے بہت ڈونیٹ میں دیکھوں گی کوئی غریب وریب ہوگی میں اس کو لہنگا وہنگا دے دوں گی میں نے ایک
اگر ہے نا کوئی کوئی ڈرس اگر ایسی ہے دے دو ایک رانی کوئی شیزہ
وہاں رانی کو میں نہیں دے سکتی ہوں میں کسی اپنے کو نہیں دوں گی میں کسی غیر کو دوں گی جو مجھے مجھے پاپا نے بولا ہے کہ ایک دکان کے سامنے ہے کوئی غریب تو اس کو بھی دینا اور میں تھوڑے کلاچس بھی دے دوں گی مجھے نہیں ضرورت ہے
میں سوچ رہی تھی میں دوں گی شیزا کو کچھ اور دوں گی رانی کو بھی پہلے دیکھنا چاہیے اپنا میں اپنا میں سے ہی
ان کو میں نے دوں گی جی میں میں نے پاپا نے مجھے بولا ہے اس نے ریسینٹلی مجھے بولا دکان کے پاس ایک ہے اگر نکلیں گے کچھ کپڑے تو اس کو دے دینا میں کروں گی نا تھوڑی بہت ساٹنگ عمر کہہ رہا ہے کہ میں اوپر بناؤں گا تھوڑی سی وہ گیبلا ویبلا تو میں سفا قدر کا ڈھیرا ادھر لے لوں گی پھر دیکھوں گی مجھے کون نکلیں گے کپڑے وپڑے پینٹس وینٹس ہیں مجھے تھوڑے بہت وہ میں شیزا وہی دے دوں گی پینٹ ہے مجھے تھوڑے نئے نئے ٹائٹ والے اور میں شیزا کو دے دوں گی اور تھوڑی بہت کرتیز ہے وہ بھی دوں گی اس کو
ظہیر کیا کر رہا ہے میرا جگر
وہ سویہ ہے
یہ کون فر کر رہا ہے دیا تھے پتے
یہ امن کیریا قلے کے ساتھ
میری بیٹی بھی اب کلے اے آتی ابھی باہر گئی خود ہی کلے کا سو روپے نہیں ان میں چیزیں ڈالتی ہے پھر نکال
اچھی بات یہ ایکٹیوٹی ہے لیکن کھانی نہیں چاہیے مجھے
گھاس کھاتی نہیں تھوڑا سا اٹتھاتی ٹرائی کرتی ہے نوز میں بھرنے کی پھر میں پیچھے
نہیں اس کو دیکھو کان میں ماں ڈالی گدے بچے کانوں میں ڈالتے ہیں نوز میں ڈالتے
وز
ایوا نے ایوا بناتی ہے روٹیاں
عمر صاحب کتنے بجے آتے ہیں
وہ آئے وہ واپس گئے تھے ہم نے آج تھوڑی بہت پیٹیوں میں بچوں کے ٹوائز وائز ڈالے
وہ دکان کے اوپر رکھے گا
مجھے بولو یہ آپ نے کتنی کالس کی تھی عمر صاحب کے ساتھ
مجھے نہیں پتا شاید اس کا ایک ٹسک ختم ہو گیا فائیو زیرو پوائنٹ فائیو
اچھا اچھا ضائع نہیں کرنا
ضائع نہیں کروں گی وہ ہو گئی نا ایک دو آپ نے بولا نا اس میں میل ایشو تھا
میں نے اس کو بھی بولا آپ کر رہے ہی جی کے نمبر پہ یہ ایپ انسٹال
اب پہلے گھر والوں میں ہی دئینگے اس کے بعد جائیں گے ہم گھم میں ادھر ادھر دیکھنا پھر میں آپ کو بھی دیا کروں گی مما مجھے کھلونے دو میں بند ہم نے پاپا پاپا کا نمبر ابھی ہمیں انصلےہے نہ
اس کو ساتھ مات کرو اس کو کچھ ہو جائے پلیز وہ خشک ہے بہت
اچھا ٹھیک ہے چھوڑو پھر ہوا ختم ہوں گیا
ای واہ نہیں نہیں آپ کو کل آنا ادھر
ہم دیکھیں گے اس کو اس کو مت کرے گی شام کو بڑی وہ فون بولیں گی ایشاء الائی کہاں ہی نکلے گی
میں بھی دیکھوں گی کل ابھی میں اس سے پوچھوں گی آپ ٹھیک ہو جائیں گے وہاں پھر ڈے بائی ڈے باہاری ہو جاؤں گی نا کہاں سے جا پاؤں گی
ہا صحیح میں
ویسے بھی وہ بھی کافی دور ہے
اچھا ہو گیا آپ کا ٹائم آپ فرر اگر
گیارہ منٹ میں نے بولا گیارہ منٹ کیا کرو
اچھا ٹھیک ہے مطلب آپن
باقی سب بڑھیا
ہاں شکر الحمد اللہ تم مانو نہیں تھوڑا سا وہ ہیومیڈیٹی تھی تھوڑی سی میرا کیا میں تو کرو ابھی نہیں میں نے اے سی بند کیا ابھی ابھی ٹھیک ہے تم لاکھوں
باقی ٹھیک
ہاں ٹھیک ہی ہوں
چلو اللہ خیاری ہی کرے میں رکھتی ہوں فون
ٹھیک ہے بائے
وہ دیکھ لینا وہ ٹاپک تو پھر تھوڑی سی سر نہیں کر
اچھا ٹھیک ہے میں آپ مجھے واپس کرو کال یا میں کروں گی آپ کو کس نمبر پہ یہ چل رہا ہے عامر بھیا کے نمبر پے کیا اپنے نمبر پہ
نہیں نہیں اس کے دوست کا ہے
مجھے مت نب ہے ٹھیک ہے